السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ تعال میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو؟
میں ایسے ہی بیٹھا تھا
اب دیکھو میں ایئر فون لگاؤں گی آپ دیکھو آپ کو آواز آئے گی ہلو
ہاں جی آ رہی ہے
چلو کوئی بات نہیں چلو چلو کیا بتا رہے تھے آپ
رہا تھا آپ نے چائے پی
چائے کا مور نہیں تھا اپ نے پی چائے
جی میں نے
اچھا ٹھیک
ویسے آپ نے کب ایئر فون نکالا تھا
میں نے ایئر فون جب آپ نے بتایا نا آواز نہیں آ رہی ہے میں نے تبھی نکالا
ہم ٹھیک
جی جی میں نے س کچ کچ ل جب آ کو آواز نہیں آ رہی ہے نا میں نے نکالا پھر
جی میں ابھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آج ہم کس ٹاپک پر گفتگو کریں
ہ آج ہم امان اداری پر بات کرتے ہیں یہ بہت اہم
بالکل صحی کہا امانداری انسان کی شخصیت کا آنی ہوتی ہے جو شخص امانت دار ہوتا ہے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں
جی ہاں امانت د امانہ داری کا مطلب صرف کسی کی چیز کو محفوظ رکھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھانا بھی ایمانت داری ہے
پر اگر ٹیچر ہمیں کوئی کام دے اور ہم اسے پوری ایمانداری سے انجام دے تو یہ بھی امانت داری ہے
ہ بالکل اسی طرف اگر والدین ہمیں کوئی ذمہ داری دے اور ہم اسے اچھی طرف پورا کریں تو یہ بھی امان اداری کی زمری میں آتی ہے
جی ہاں اسلام میںب عمارت داری کو بات ا اہمیت دی گئی ہے ہمارے پیارے نبی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ المین کہتے تھے
بالکل امانہ داری سے لوگوں کے درمیان محبت اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے
جی آپ کہاں پہنچی
جی
جی پہنچی گا میں کیا بتا رہا ہوں اور آپ
اچھا اچھا جی ہاں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آماد اتنی مشہور تھی کہ دشمن بھی اپنی امانتیں اپنی آپ صلی اللہ علیہ ولم کے پاس رکھتے تھے
یہ واقعی ہم سب کے لیئے ایک بہترین مثال ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے
بالکل امانات اس سے لوگوں کے درمیان محبت اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے
تمہارے خیال میں امانت داری کی اہم اہمیت اسکول لائف میں کی کس طرح
اسکول میں اگر اسٹوڈینٹ ایمانداری سے پیغام اور چیٹنگ نہ کرے تو یہ امانت داری ہے اسی طرف ا اسی طرف اگر اسکول کی چیزوں کا خیال رکھنا بھی امانت داری ہے
یہ بات بالکل درست گی کی کتاب ہے پر واپس نہیں کرتے جو اگر غلط
آرام سے جی ہاں لائبریری کی کتابیں بھی امانات ہوتی ہے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے
امانت داری گھر میں بھی بہت ضروری ہے اگر گھر کے افراد ایک دوسرے پر بھروسہ کرے تو گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے
ہ جی ہاں بالکل والدین اپنے بچوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اس پہ بھروسہ قائم رکھے
جی اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرے تو کیا نقصان ہوتا ہے
ا ا یہ اسی لیے ہر انسان کو اپنے آپ کیا بتا رہے تھے
آپ مجھے یہ بتاؤ آپ گ کیا رہی ہو سچ بتانا
میں پریس کر رہی ہوں کپڑوں کو ہاں ہاں
پر ٹھیک ہے اچھا میں بتا رہا تھا اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرے تو کیا نقصان ہوتا ہے
ا اگر کوئی ش سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایک دفعہ بھروسہ ٹوٹ جائے تو اس سے دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے
بھروسہ حاصل کرنے میں سالو لگ سکتے ہیں مگر کونے میں صرف چند لمبے لگتے ہیں
اسی لیے ہر انسان کو اپنی باتوں اور اعمال میں ایمانداری اختیار کرنی چاہیئے
جی آج کل کے دور میں امان داری کی ضرورت اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے
ہوں بالکل بالکل بالکل چاہے آن لائن دنیا ہو یا اصل زندگی ہر جگہ امانہ داری بہت اہم ہے
جی آن لائن دنیا میں امانہ داری کس کیسے ہوسکتی ہے
ا مثال کے طور پر کسی کی معلومات کو بنا اجہزاد شئیر نہ کرنا جوری کتابیں نہ پ جوری خبریں نہ پھیلنا اور ڈیجیٹل ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھانا امانت داری ہے
بہت اچھی مثال دی تم نے آج کل سوشل میڈیا پر کئی لوگ بنا تصدیق کے خبریں شیئر کر دیتےے
جی ہاں اور اسی سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اسی لیے ہمیں ہر بات کی تصدیق کرنی چاہیے
جی امانہ داری کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ وقت سے بھی ہے
بالکل اگر ہم کسی کو وقت دینے کے وعدہ کرے اور وقت پر پہنچ جائے تو یہ بھی امانا ڈال ہے میں نے اب فی الحال پرریس باند ہی کیا رہ کر
ٹھیک مجھے لگتا ہے کہ امارہ داری انسان کی کامیابی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے
جی ہاں جو لوگ امانت دار ہوتے ہیں انہیں زیادہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں
بزنس میں بھی امانت داری بہت ضروری ہے
بالکل ایماندار تاجر ہمیشہ لوگوں کا بھروسہ جیت لیتے ہیں اور اس کا کاروبار ترقی کرتا ہے
ہوں بالکل جی جی ہاں لیکن اگر کوئی دھوکا دے تو اسے لوگ دور ہو جاتے ہیں
ہممارا داری اور سچائی میں بھی گہرا تعلق ہے
بالکل جو شخص سچ بولتا ہے وہ عام طور پر امانت دار بھی ہوتا ہے
ہمارے بزرگ بھی ہمیشہ امانت داری کی تعلیم د دیتی آئے دیتے آئے ہیں
کہ ایمانداری اور امانہ داری انسان کا اصل زیور ہے
اگر کسی کو راستے میں کوئی کھو ہوئی چیز مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے
ہ اسے کوشش کرنی چاہی کہ اصل مالک تک وہ چیز پہنچا دے یہ ہمارا ادائیی کی بہترین مثال ہے
بالکل ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اخلاق کو نماانان کر دیا
اور اسی طرف معاشرے میں اچھا اثر پیدا ہوتا ہے
ہ اگر تمام لوگ امانت داری کو اپنا لے تو بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں
ہ جی ہاں بالکل کو مجھے لگ میں بھی اسی بات سے متفق ہوں
پچ کا
جی جی آپ کیا بتا رہی تھے چوری دھوکہ
جی بتائیے
چوری دو کھاں اور بدنوانی جیسے مسائج میں کمی آسکتی ہے
جی امانت داری ملکوں کی ترقی میں بھی مدد کرتی ہے
بالکل جب افراد اور ادارے ایمانداری سے کام کرے تو ملک مضبوط ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ امان داری کی تربیت بچپن سے ہونی چاہیے
بالکل جب افراد اور ادارے ایمانداری میں بھی اسی بات سے متفق ہوں بچوں کو چھوٹی عمر سے سچ بولنا اور امانت کا خیال رکھنا سیکھ
آپ نے پریس کیا بند
جی
آد نے پریس کیا بنے
نہیں میں نے اور کیا اور پریس کر دا
سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتے
پھر ساڑھے بارہ لائٹ ہوتی ہے نا مجھے تو واپس ٹی شرٹ کو پرس کرنا سے میں نے سوچا یہ کروں گی پھر ختم کر لوں گی جی ہاں بچے اکثر اپنے بڑوں کو دیکھ کر کچھ سیکھتے ہیں
امانت دار ہو تو بچے بھی اس راہ پر چلیں گے
بالکل امن کی تعلیم سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے
امانہ داری سے انسان کو دل کا سکون بھی ملتا ہے
جی ہاں جب انسان ایماند داری سے زندگی گزارتا ہے تو اسے کسی ڈر یا پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا
اور اللہ تعالی بھی امان دار لوگوں کو پسند فرمانا فرمت ہے
ہاں بالکل امانات داری ایک ایسی صفت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ائرہ بنتی ہے
جی یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی ہے آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے اس گفتگو سے بات چیت کرنے میں بھی مزہ آیا
ہاں امانداری پر بہت کچھ سیکھنے کو بھی بلا امانداری ایک بہت اچھی چیز ہے
ہوں جی ہاں
ہ آ نہ تعاری واقع انسانی زندگی کا بہت تے ہمیسہ
جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امانت داری صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے
ہ ہاں بالکل ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں امانہ داری کو اپنائے اور دوسروں کے لیے مثال بنے
ہ اگر ہم سب امانت دار بن جائے تو ہمارا معاشرہ امن بھروسہ اور ترقی کا نمونہ بن سکتا
جی ہاں اسی میں ہماری اور ہمارے معاشرے کی بل آئی ہے
بہت شکریہ آج کی گفتگو بہات مفید رہی
شکریہ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اللہ ہم امانہ داری اور ایمانداری کی راہ پر چلنے کے توحفیقطا فرمائی چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ اپنا خیا ر
ٹھیک ہے اللہ حافظ